ہیلو وعلیکم السلام اور جناب کیا حال چال ہے
بڑھیا ہوں آپ کیسی ہیں
میں بھی بڑھیا ہوں بس چل رہی ہے لائف
ا ہاں اور کیا کر رہی ہیں آپ
بس کچھ نہیں ہے ایسی ہی بیٹھی رہتی ہو آج کل اس سب میں پیر نہیں درد ہوتا رہتا ہے
او ہو آپ کی آواز کافی دھیمی آ رہی ہے
اچھا میرے اواز دھیمی لگ رہی ہے آپ کو
ہاں
اچھا ای کت آب آ رہی ہے تھی
ہاں اب تھوڑی اچھی آ رہی ہے آواز ایئر فون لگا کے کیا بات کر رہے تھے
ہاں
او ہو اسی لیے شاید ایسا ہو سکتا ہے اور بتائیے
ہ وہ تو ٹھیک ہے اب آپ کو ھ کرا رہی ہے بات
ہاں بس ابچچھی آگے بس
ہ تو تھوڑا سا ساؤنڈ تھڑا کم کر
ا اور بتائیے کھانا پینا ہو گیا
ہاں کھانا پینا ہو گے آک ہو گ
ہاں ہمارا بھی ہو گیا
ہوں
ہ
تو آج کیا بنات تھا کھانے میں آپ کے ی
آج کھانے میں آج تو بول تھا مطلب کھانا ہم لوگ نے اسکپ کیا تھا ہے نا تھوڑا جلدی ہم لوگ نے بنایا تھا پاستا اور نوڈلس بنایا تھا دیر تارا ہاں
ہوں
ایک نیا ریسیپی میں نے مطلب ایک نیا ریسیپی میری بہن نے سیکھا تھا تو انہوں نے بنایا تھا
اچھا تو کیا نہیں گا اس پاس سے نکھ کر کے اچھا یہ تو بہت یونک بن رہیوں میں
ہاں مطلب انہوں نے پتا نہیں کہاں سے دیکھا تھا لیکن مجھے پاستا نوڈلس رہ تو مطلب مزہ ہی آ جاتا ہے تو جیسے بھی بناؤ میں تو کھا لوں گا
اچھا تو کس طرح کی ریسیپی بتائیے ذا مجھے میں بھی ٹرائی کروں گی کبھی
انہوں نے کیا کیا تھا ہاں میں نے مطلب میرے کو پتا نہیں کیسے بنایا لیکن میں نے دیکھا تھا ان کو بناتے ہوئے انہوں نے کیا کیا تھا سب سے پہلے پاستا الگ سے بوائل کیا تھا اور وہ نوڈلس الگ سے بوائل کیاتے ہیں کیونکہ پاستا دیر میں بوائل ہوتا ہے نوڈلس جلدی رہتا ہے ایک ساتھ کرتے تو نڈس پورا گل جاتا
ہوں ہوں
پھر اس کی بات کیا تو انہوں نے کیا ہاں ایک کڑھائی لی تھی کڑھائی سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا ٹماٹر مرچی ڈال کے پیس لیا تھا انہوں نے
اچھا مکسر میں گرائنڈر مطلب پیس لیے ہ ہ
پی بنا کے رکھ لیا تھا انہوں نے پھر کیا کیا تھا انہوں نے کڑھائی لیا کڑھائی کو مطلب گرم کیا میڈیم فلیم میں رکھا تھا ہے نا اور تیل ڈالا اس میں انہوں نے ڈالا کیا ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہلدی پاؤڈر مرچی پاؤڈر اور کیا کہتے ہیں اس کو رائے ڈالا رائے کے دانے ڈالے تھوڑے سے زیادہ نہیں بہت تھوڑے سے ڈگتے اس میں ہاں مطلب پہلی گال ہے تو میں بولتا رہا ہوں میں نے بس دیکا تھا تو میرے کو ا تو اچھے سے دھیان نہیں ہے کہ آگے پیھے ہو ج
اچھا اچھا
تو انہوں نے ڈالا تھوڑا سا ڈالا زیادہ نہیں ڈالتا آ ہے
اچھا
پھر اس کے بعد اس کو مطلب تھوڑا سا بھنا نمک ومک ڈالا پھر اس کے بعد ڈالا ٹماٹر کی پیوری اس میں پوری طریق ھ سے ہاں اور انہوں نے مطلب ٹاٹر کی پیوری بہت زیادہ بنائی تھی جیسے کہ اگر ایک کلو پاس بنا رہے ہیں تو ایک کلو سے زیادہ ٹماٹر کا پیور ڈال بنا رہی ہے وہ
اتنا س ہے
ہاں تبھی تو ٹیسٹ آئے گا تو انہوں نے وہ تب پورا ڈالا اور انہوں نے کچھ اپنے اپنے مسالے بھی ڈالے تھے پتہ نہیں کون سے مسالے تھا شاید مجھے تو لگا میگی مسالہ لیکن میگی مسالہ نہیں تھا وہ کوئی اور سا مسالہ انہوں نے ڈالا تھا پھر اس کے بعد وہ سب ڈالنے کے بعد انہوں نے مطلب اس کو پکایا اچھی دیر تک جب تک کہ اچھی خوشبو نہ آنے لگی ٹماٹر کی اس سے پوری سے پھر اچھا سا ان کا جو سوس بن گیا اس میں پھر اس میں انہوں نے ڈالا پاستا پہلے پاستا ڈال کے ملایا نہیں پہل پاستا نہیں پہے نوڈلس ڈالا تھا کیونکہ نوڈلس بہت چپکتا ہے نا تو نوڈلس پہلے ڈالا تھا نوڈل ڈال کے پہلے ملایا پھر اس کے بعد پاستا ڈالا اور پھر اچھے سے ملایا اور لاسٹ میں دھنییا پتی انہوں نے ڈالا اور دھنییا پتی کے ساتھ سرو کیا اور اوپر سے چیز کا س سلائس ڈالا ہلکا س میلٹ کر کے
چ ہوں
ہاں
یہ اچھا لگا ب میں پانی آے تنچ مجھے
ہاں وہ تو آنا جائز س کی بات ہے بہت ٹیسٹی لگا بھی تھا آپ کبھی آئیے گا ہماری طرف تو ہم کھلائیں گے ضرور
ٹیک ہے میں کبھی آؤں گی آپ کے پاس میں بھی تو ٹیسٹ کروں کیا تا پاستا نوڈلس مسچر
ہاں بہت اچھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ وہ پاس نوڈلس کے سات آپ کو چائے مل جائے وہ کیا مزے
ہاں وہ بات تو ہے
ہوں ہ
اور وہ تیکھا کے بعد ترنت چائے پینے میں تو اور بہت تیکھا لگتا ہے نا
ہاں مطلب وہ بھی ہے مطلب ہاں انہوں نے بھی اسپائسی بنایا تھا لیکن جیسے کہ چائے کے ساتھ ہر چیز اچھی لگتی ہے مجھے تو
ہوں اچھا میں بھی مطلب آج بنائی تھی مطلب ایک پیزا بنائی تھی میں
ا پیزا بنایا تھا آپ نے
ہاں
کچھ یونک کیا تھا کہ مطلب نارمل ٹائپ کا
نہیں نہیں وہ تو اس کا پیزا بیس منگا لیا میں نے اس میں ہ پھر پیزا کا سب مسالہ یہ سب ڈال دیا اس میں جو بھی ڈلتا ہے اور پیاز ہاں پزا سوس
ہوں
بھی میٹھی ڈال دیتی ہیں اور اون س ایسا ہے اون گھر میں س تو میں نے اسی میں ڈال کے بریک فاسٹ بھی اس کو بنا دیا
اچھا کیسے بنا تھا
وہ تو بہت اچھا رہات تھا کیکہ اس وہ اچھا ہونے روری ہے اس میںزر کرانے س
اچھا اچھا
جی تو بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا سب سے اا سم ہے
ہ ہ ہ وہی تو مطلب ایسے الگ الگ چیز ٹرائی کرتے رہتے جیسے تین چار دن پہلے برگر بنوایا تھا برگر میں ایسے کچھ خاص محنت نہیں لگتی لیکن ب اس کو
ہوں
آلو والا جو بنتا ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو آلو ٹکی برگر بنانے کے ٹائم میں جو آلو کا کیا کہتے ہیں کرسپ ٹائپ کا جو ڈلتا ہے
ہوں
اس کو بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگا تھا باقی برگر کے بنس تو باہر مل گئے تھے
ہوں ہ
اور اس کے بعد پھر ٹماٹر وغیرہ کو سیلڈ کی طرح کاٹ کے ڈالتی ہے اور بہت ٹیسٹی لگا ہے
ہ ہ میں تو مطلب اس کا بناتی ہوں مطلب نان ویج کا بناتی ہوں چکن کا بناتی ہوں زیادہ اچھا لگتا جسا
او بؤ
ہوں
ہوں یہ بھی ہے
تو پھر کیسا لگا تھا سب کو آپ نے بنایا تھا کیا
نہیں میں نے نہیں بنایا اچھا وہ برگر برگر میں نے بنایا تھا کیونکہ وہ ایزی تھا
اچھا
کافی آسان تھا بنانا
ہوں
ہ ہ سب کو اچھا بھی لگا تھا
ہ اچھا لگنا چاہے یہ سب چیز بارس اس میں اچھا نہیں لگتا ہے گرمی بنانے تو زیادہ اچھا لگتا ہے
گھر میں بناؤ تو ہائیجین رہتا باہر بناؤ تو پتہ نہیں کیسے گندے سندے ہاتھ سے بنا کے کھلا دیتے ہیں دے دیتے ہیں ہم لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے ان کا کچن کدھر ہے کدھر بناتے ہیں وہ لوگ کھانا کیسے بنا کے رکھتے ہیں
صی کر
وہ میں نے ایک بار ریل دیکھی تھی آئس کریم کی ریل دیکھی تھی اس میں کیسے مطلب کتنی بری طریقے سے وہ لوگ آئس کریم بناتے ہیں اس وہ ریل کے بعد تو میں نے آئس کریم کھایا ہی نہیں پھر اس کے بعد کبھی
میں نے بھی سناائی ت یہ کہ وہ جو برف کے پولے جو بنتے نا
ہاں ہاں
میں نے ریلس میں سنا وہ برف کہاں سے آتا ہے ویسے جو انسان برے ہوئے انسان مرگے کے ساتھ رکھے جاتے ہیں نا وہی برف رہس مج تم کے اتنا دندہ لگا
اچھا ایسا رہتا ہے
ہاں خشد
ا ہو مجھے پتا ہی مل رہا
وہی مجھے بھی بہت عجیب لگا مجھے تو بھی دیاز آنے لگا تو م
میں تو برف کی گولی کھا رہا تھا کچھ دن پہلے تک مجھے لگتا وہ تھا کہ کیا ن میں فیکٹری سے خریدتے ہوں یہ لوگ سی لی آپھر رکھتے ہوں گے لیکن اب پتہ چلا ایسا ہے
یہ سچ ہی نہیں ہو سکتا مے بہت سف دس لگتی ہے
ہو ہاں ہو سکتا ہے آج کل تو افواہ بڑھانے میں بھی تو بہت مطلب برف کسی کی ملتی ہوگی اتی بڑی سو ڈیڑھ سو کی یا دو سو کی تو ملتی ہی ہوگی زیادہ سے زیادہ تو کیوں ہی وہ لوگ خریدیں گے وہاں سے فری میں
ہاں اور اگر جاں سے لے کر کے آئیں گے تو ان کو تو اور زیادہ مہنگا پڑ جائے گا
ہاں اور گندا بدبو نہیں مانگے گا کیا
وہی تو پتا نہیں کیا سکتے ہیں مجھے تو نہیں پ تھا
ہو سکتا افواہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آج کل افواہ بھی بہت جلدی پھیلتی سچائی سے زیادہ جلدی افواہ پھیلتی ہے آج کل کے ٹائم پہ تو
ہ وہ بات ہے
ہ کوئی انسان سچ بولے تو کی باتوں کا کوئی وہ نہیں کرے گا یقین نہیں کرے گا لیکن کوئی اگر افواہ اڑا ہے یا توگر جھوٹ بولے تو اس پہ ترنت یقین ہو جاتا ہے لوگوں کو کیونکہ ایسی ہی رہتی ہے افواہ اور جھوٹ چٹپٹاسا
ہوں
یہ ہے پ نہیں کیاتا کیا انٹرنیٹ پہ تو بہت انسٹا گگرام پہ
ہوں ہ کئی چیزیں صحیح بھی رہتی ہے کئی چیزیں غلط بھی نکلتی ہے
ہوں
ب اپنے اپنے دماغ سے سوچ سمجھ کے یقین کرنا چاہیے چیزوں پہ خیر میں تو و ایسے بھی نہیں کھا بہت کھا تھا آئس کریم اور برف کا گولا برق کو بولاے تو کچھ دن پہلے میں نے کھانا بند کر دیا تھا کیونکہ سردی خھاسی ہو جاتی ہے نا ہ
وہ توب وہی ہے مطلب کس ٹائپ کو بولنے نہیں بار اگر مان بھی من کو سمجھا رہیے ج نہیں ایسا نہیں ہوتا فلم میں تو یہ ہو جاتا ہے من میں بیٹھ جاتا ہے
ہاں مطلب سمجھا لو لیکن جیسی جیسی کھانے بیٹھو گی نہ یا جیسی پینے بیٹھو گی وہ برف کو گولا کھانے بیٹھ ہو گی ویسے دماغ میں وہی میموری آ جائے گی
ایسا ایسا بتایا تھا پھر اس کا تو بالکل نہیں کھایا جاتا
اس سے اچھا کاؤ گ
ہوں ہوں چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر میں رکھتا ہوں کال ہاں مجھے بلا رہی امی ابو تھوڑا
ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے السلام علیکم اللہ حافظ